ہلو
ہیلو
جی
ہیلو میری آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے آپ کی ہاں میری آرہی ہے آپ کو
جی جی آ رہی ہے
جی اور کیا کر رہی ہے
بس کچھ نہیں آپ سنایں آپ کے گھر سب خیریت ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کے بچے وچے سب صحیح ہیں
ہاں جی ہاں جی سب جی جی سب سحیح بس آج سے ان کے اسکول شروع ہوئی ہے
ہاں یے کی بچوں کے اسکولوں میں تھوڑا سا وہ رہتا ہے اور صبح اٹھنا سب بہت زیادہ ورکنگ ہو جاتا ہے بچوں کو اسکول بھیجنا سب بچوں کا ٹائم ایک دم چینج ہو گیا ہے ابھی تک بچوں کی چھٹی چل رہی تھی اب سب کا اسکول ہو گیا تو سب ٹائم ٹیبل چیز
بالکل بالکل صحیح فرمان ہے آج سے بچوں کے اسکول شروع ہوئے تو ماؤں کو بھی تھوڑا سا
بالکل بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں جی
جی تو سارا دن ہی بچوں کی اس میں وہ رہتے ہیں کہ مصروف رہتے ہیں کہ اپنے لیے تو کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے بس سارا دن ہی بچوں میں اور چوٹے بچے ہو تو زیادہ لڑائیوں میں ہی ان کا دھیان ہوتا ہے
بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں بچوں کو بھی بہت دیکھنا پڑتا ہے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بہت دھیان دینا پڑتا ہے ان کا پڑھنا لکھنا کھانا پینا ہر ایک چیز شیڈول ہر چیز ہو جاتا ہے ایک دم
بالکل بالکل سہی فر مار رہے ہیں آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے
جی ہمارے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی اسکول بھیجو ٹائم سے اٹھو ان کو ٹائم سے سلاؤ پڑھاؤ لکھاؤ سب یہی بچ ماں کا بھی ایک دم وہ ہو جاتا ہے ورکن شروع ہو جاتا بچوں کے اسکول کے ساتھ ساتھ
یہی ہوتا ہے امی جان امی جانوں کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ سارا دن اپنے بچے کو ہی دیکھ کرتی رہے بس وہ اپنے وقت نکال پاتی جب بچے اسکول جاتے اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ اپنے لیے پھر بھی نہیں نکال پاتی ہے کیونکہ اس کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جن کے بچ اسکول سے آنے تک تو ان کا صرف ایک گھر کا کام ہی ختم ہوتا
جی بالکل بالکل صحیح بولییں ہم اور آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں جی جی
آپ کے امی ابو ٹھیک ہیں
جی جی جی جی میرے ابو میرے والد سب سب ٹھیک ہے
چلو ماشاء اللہ ایسے ہی اچھے رہےیں
جی بالکل بالکل شکریہ اللہ تعالی کی بس مہر ہونی چاہیے
جی بالکل بولیے اللہ تعالی کے ایک دم وہی ہونا چاہیے اللہ اپنا کرم ہر بندوں پہ بنائے رکھیں تو اچھا ہی رہتا ہے پھر دنیا چاہے جیسی بھی ہو اللہ کا کرم ہے تو کوئی دکت نہیں ہے
بالکل صحیح فرمارہے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی سکھانا چاہیے
بچوں کو بھی اچھی تعلیمیں سکھانا چاہیے اچھی جب تعلیم سیکھ کائیںگے بچوں کو تو تبھی بچے وہی چیز سیکھیںگے ان کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہر چھوٹی ہر چھوٹی چھوٹی تعلیمیں ان کو دینا چاہیے بچوں کو کہ کبھی بڑے ہو تو خود بھی جانے اور دوسروں کو بھی وہی سیکھ دیں
صحیح فرما رہے ہیں بچوں کو اگر اچھی تعلیم دیںگے تو باہر جا کے وہ ہمارا ہی نام اپنے اپنے اپنا ہی نام روشن کریگے اگر بچوں کو ہم نے کچھ نہیں سکھایا تو باہر جا کےبھی بس اپنی امی جان ابو جان کی بس میں نے یہی دیکھانا ہے اس کو یہی سکھایا ہے آج کل کے بیٹھ کے ہی کھیلتے رہتے ہیں آج کل کے بچوں کو تو ویسے بھی ہے نہیں کہ چلو ہم باہر جا کے کھیلیں تھوڑا آج کل ٹی وی تو اتنا ان کو پسند آنے لگا ہے
زیادہ چل گیا ہے کہ صحیح بولے ہم مصروف رہتے ہیں ہی ان میں
بالکل سارا دن مصروف رہتے ہیں اسی چیزوں میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی جیسے گھر میں کوئی بڑا آیا ہے کوئی بزرگ آیا ہے تو ہم انھیں السلام علیکم بس انہیں ہوتا ہے کی کب فون پہ لگے رہے ہم سارا دن ٹی وی دیکھتے رہے اگر ہم ان کو فون سے موڑیںگے ہٹائیںگے تو وہ جا کر پھر ٹی وی کو چپک جائیںگے ٹی وی سے ہٹائیںگے تو وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے انکی
بالکل بالکل ہر اسلیے ہر بچوں کو بھی ہر ایک چیز ٹائم ٹیبل بتانا چاہیے آپ کو کتنی ٹائم سے کتنے ٹائم تک کھیلنا ہے پڑھائی کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک کرنا سونا کتنے بجے اٹھنا کتنے بجے سب ٹائم ٹیبل اگر صحیح رہتا ہے بچوں کا تو ان کو بھی صحیح رہتا ان کو بھی کوئی دککت نہیں ہوتی اور یہی اگر ٹائم ٹیبل چینج ہوا تو بچوں بچوں کو بہت دککت ہوتی ہے ہر ایک چیز کرنے میں
بالکل بالکل جیسے ا بھی چھٹیاں چل رہی تھی کوئی بچوں میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا جب مرضی اٹھ تھے جب مرضی انہوں نے کھانا کھانا ہے اور سب کچھ بیڈ پہ ملنا چاہیے ان کو امی جان پانی دے دو ہمم امی جان پانی دے دو امی جان کھانا دے دو میں ان کو یہی کہتی ذرا آپ اپنی شریر کو بھی تھوڑی سی تکلیف دے دو اسے بھی تھوڑا سا ہلالو
بالکل ہاں کیونکی اب بچوں کو بھی آب ویسے بھی خود سے کام کرنا چاہیے ہر چیز ماں پہ ڈپینڈ نہیں دینا چاہیے ماں باپ اپنے پییرنٹس پہ جٹ کے بھی کرنا چاہیے اگر بھائی اگر بچے کو ہر ایک چیز دے دو تو بچے سونچے گے کہ میرے ماں باپ تو کر ہی رہے ہیں مجھے کرنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے ان کو بھی تھوڑی سی سیکھ دینی چاہیے کہ کیا بیٹا جو ضرورت ہو تو وہ ہم دیںگے لیکن جو آپ کر سکتے ہو تو آپ خود ہی کرو
صحیح فرما رہے ہیں آج کل کے بچوں کو بس ان کی ہی چیزوں سے ہی مطلب ہوتا ہے باقی کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا ہے ان کو جو چاہیے بس وہ ہونی چاہیے آپ اگر ان کو کہو گے کہ نہیں بچہ اب کس چیز کو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز تو ہم پھر کبھی دیکھیں گے لیکن نہیں وہ ضد پہ ہٹ جائیں گے یہ رونے لگیں گے نہیں امی جان ہمیں چاہیے چاہیے چاہیے تو آج کل کے بچوں میں نا ضد بہت آ گئی ہے تو وہی ہم نے دیکھی نا جی جی یہ سب ضد آتی ہے فون ٹی وی دیکھنے سے وہکا تو دماغ خراب ہو رہا ہے نا یہ سارا خ فون ٹی وی جی جی جی وہ موبائل ٹی وی کی وجہ سے ہی ان کا دماغ خرابا جب ہم چھوٹے تھے ہم ہمیشہ باہر کھیلتے ہوتے تھے تو ہمیں ٹوائس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی ہمارے دوست ہی اتنے ہوتے تھے کہ ہمیں کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں ٹوائس کی ضرورت ہے آج کل جی بالکل پہلے زمانے میں ہمیں ایک ٹوائے ملتا تھا تو ہم سارے بچے مل کے کھیل لیتے
اسی سے ایک ہی ٹوائس کھیلتے تھے سارے بچے
جی بالکل اور آج آج کر کے بچے ایک بچے کو اگر ایک ٹائے ہے نا تو دوسرا کہے گا مجھے بھی سیم چاہیے سیم ڈیزائن سیم کلر چاہیے اگر لڑکا لڑکی ہے
ہاں اسی میں کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے اپنے ٹوائس آج کے بچے شیئر نہیں کرتے اور پہلے کے جو تھے تو وہ شیر کر لیتے رہے ایک دوسرے سے تو اتنی وہ نہیں ہوتی لیکن آج کے بچے جو میرا ہے وہ میرا ہے ہاں اسے بچوں کو ہر ایک چیز شیئر کرنا کہ ہاں شیئر کرنا بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ شیئر کر کے ہر چیز کرنا چاہیے ہر ایک جو جو ہے
بالکل صحیح فرما ہے پر آج کل کے بچوں کو سکھا ہی نہیں پا رہے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پرورش میں کہیں ہمارے اس میں تو نہیں کچھ کمی رہے گی پر آج کل کے سارے ہی بچے د دیکھا جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے انہوں نے نہیں امی جان کو اپنے وال اپنےوالدہ کو مے نے بالکل بھی اہمیت نہیں دنی گھر میں کوئی بڑا آ جائے کوئی سلام دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر فون بچہ اگر فون دیکھ رہا ہے تو وہ فون میں ہی مشرور رہے گا
ہاں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں وہ دیکھتی تک نہیں فون اگر پا گئے ہیں پھر وہ دیکھیں گے نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بس ان کو موبائل چاہیے جو جاننا تو وہ چاہیے سامنے والا ان کو بولنا بیٹا سلام کرو یہ کرو وہ کرو بس
انہیں اسی چیز سے کوئی مطلب نہیں بالکل بالکل بالکل صحیح فرمارے ہیں وہ تو دیکنا ہی نہیں پسند کرتے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی آیا ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی میں کہوں گی تھوڑا سا سلام دعا تو کر لو لیکن نہیں بالکل
ابھی سامنے والا بھی آگ بول جائے کہ بچے ایسے ہو گئے کہ موبائل سے زیادہ کوئی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے
نہیں بالکل صحیح فرما رہے جا رہا ہے بالکل ان نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی اسے سکھایا نہیں ہے سیکھ اچھی نہیں دی ہے پر انہیں کیا پتا ت کہ ہم ان کتنا سمجھاتے ہیں انہیں
ہوگےیکن اب بچے بھی چھوٹے ہیں دھیرے دھیرے جب سمے آتے جب بچے بڑے ہوتے ہیں یہ کہ اپن کو سکھانا چاہیے ب بچوں کو ایسا نہیں ویسا لیکن بڑے ہوتے ہوتے بچے بھی وہ سب سیکھ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کو بتے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی خود بھی دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کرے ہیں تو وہی چیز بچے بھی سیکھتے بٹ ابھی اتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں بچے چھوٹے میں تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہی کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے لیکن جب بڑے ہوتے ہیں بچے ان کو کہ دھیرے دھیرے سج آئے گی کہ نہیں یہ غط ہے یہ کرنا چاہی یہ غلط ہے یہ کرنا چاہیے
الکل صحی فرمایا آپ نے ایسی سوچنا کسی کسی کی ہوتی ہے کہ ہاں بچے اب چھوٹے ہیں کہ بچے اگر یہ بچے اگر یہ نہیں کریں گے تو بچہ پھر بچہ کیا ہے کہ بچے ہی شیتانیاں کریں گے
ہاں بہت سے لوگ آتے ہیں بولتے بچوں کے جیت پوری نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے ارے بھی چھوٹا بچا ہے ابھی جیت وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ خود نہیں سمجتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تھوڑا اور بڑا ہوگا میچور ہوگا تو وہ جانے گا نہیں یہ چیز غلط ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے
صحیح صحیح آپ کی سوچ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی ہے ایسے ہی سوچ والے نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں نہیں تو جی بالکل لگے تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہشہ
جی ہمارے گھر میں بہت بچے ہیں بہت سارے بچے ہیں یہ میری میری باجی کے بھی بچے ہیں میری چاچی کے بھی بچے ہیں میری جیٹھانی کی بھی ہیں میرے بھی ہیں تو بہت سارے بچے ہیں نا
تو آپ کو بہت زیادہ اچھا ایکسپییرئنس ہوگا بچوں کے لیے کہ بچے کیسے بدماشیاں شیطانیاں کیسے زید ہٹ کرتے کیونکہ اب کہتے ماشاء اللہ ب بہت مطلب نا پر جی جی جی
الحمدللہ سے بچے بنے رہے سب کے بدماشی ضرور کرتے ہیں لیکن ہوگی ان کی بدماشی سے گھرکھلا رہے
بالکل صحیح فرمائی ہے تو جب کی ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی ہے میں نے اتنے لوگوں سے بات کرتی ایسی سوچ ماشاء اللہ کسی کی بھی نہیں دیکھی جی آپ کی سوچ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت آپ کی سوچ ہمیشہ ویسے ہی برقرار رکھئیے
جی شکریہ اب بچ بچوں کو جب ماں باپ نہیں یہ سمجھینگے تو بتائیے کون سمجھے گا سامنے والا تو ان کو نام ہی رکھ کے چلا جائے گا جی جی بس لیکن ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بچے ان کے بھی ہیں بچے ہمارے بھی ہیں اگر بچے کو نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا وہ سامنے والے بھی سمجھے نا ہمارے بچے جیسے آج ایسے کر رہے ہیں تو کل ان کے ہی بچے کریں گے پھر دھیرے دھیرے وہ صحیح ہوں گے
صحیح فرمایا جب آج ہمارا دور چل رہا ہے آج ہمارے بچے ضد کر رہے ہیں آ کل کو تمہارے بچے بھی کریں گے بٹ یہ نا کوئی بہت کم لوگ سوچتے ہیں یہ کہتے نہیں تمہارا بچہ ہی برا ہے تمہارا بچہ گندا ہے تو کسی کا سلام دعا نہیں کرتا لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے نہیں میرا بچہ چھوٹا ہے نا تب بھی ایسے کر رہا ہے ایسے ہوتا ایسے فرق بھی آ جاتا ہے جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب وہ چھوٹا نہیں ہوتا
جی چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا کر کے بہت
مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو مجھے ایک پزیٹیوٹی آ گئی ہے
ہاں شکریہ چلئیے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدا حافظ